ہیلو
وعلیکم السلام
السلام علیکم
اور
کیا کر رہی ہے
کچھ نہیں بس بیٹھے ہوئے ہیں
ہمم اور اپی کیسی ہے
وہ ٹھیک ہے آپ بتائیے آپ کے امی ابو کیسے ہیں
میرے بھی سب ٹھیک ہے
اور بھائی جان کہاں ہے
سب گھر ہی پہ ہے
ہوں اور چائی پانی ہو گیا
ہاں ہاں سب ہو گیا ہاں رٹوس کا بهائی
کیا چی
اسکول سے کب آئی
وہ تو ایک بجے
اس جاتے ہیں نا پڑھانے
ہاں
اور سب بچہ لوگ ٹھیک ہے نا
ہاں سب بچے لوگ ٹھیک ہیں آپ بتائیے آپ کے اسکول میں کیا حال چال ہے
میرا اسکول میں بھی سب ٹھیک ہے ٹیوشن پڑھا رہے ہیں ابھی آریان لوگ کو
آؤ
جی
ہوں اور سنائیے
بہت اسکول میں کتنے ٹیچر ہیں
ٹوٹل ہم لوگ سکس ہیں ابھی
ٹھیک ہے
ہوں
ہاں
ہاں سارے میم ہی ہیں سر تو ایک ہی ہے انہیں کا تو اسکول ہے
اور
دوٹھو مطلب کیا کہتے ہیں دوٹھوں کا نکاح ہوا ہے باقی ایسی ہے
اب اور وین سے جاتے ہیں بتاتی ہے
ہاں وین سے ہی جاتی ہوں پہلے ایسے ہی جاتی تھی پیدل جاتی تھا تو اب جیسے یہ اسپر کلاس چھوڑ دیا نا تو پھر ویسے ہی مطلب کیا کہتے ہیں وینس جاتے آتا ہے تو
ایڈمیشن ہے
کیاچی
ایڈمیشن کہاں کروائی ہے
ڈنڈار ڈنڈار
ساھ ہے نا
نہیں نہیں اس سے ہم آگے ہیں اس سے ہم بہت آگے ہیں
ہاں وہ بی اے پارٹ ون میں ہے نا ہم بی اے پارٹ تھری میں ہیں مطلب بی اے ہاں مطلب ابھی اس میں ایمرجنسی کے پی اے پارٹ ٹو کے ایگزام دیے ہیں اور تھری میں بھی ایڈمیشن کروائیں گے
اچھا میرے سے ایک پیچھے ہے
ہمم
ہم بھی تو بی اے پارٹ اب کی بی اے پارٹ فور میں گیا
او آ تو قسمت میں آپ دونوں سیم سیم ہے نا
ہاں اور آرین پڑھ آرین کے کلاس میں جاتی ایک معم
نہیں نہیں آرین نہیں کلاس میں پوزا میم پڑھاتی ہے ہم نہیں جاتے ہیں
بولیے گا
آرین انوی آرین گالی دیتا ہے
ہاں
ماشاء اللہ ہم تو کبھی سنے نہیں ہیں ایسے
ہوں بچہ لوگ بگڑ گیا ہے
آپ کتنا ٹیوشن پڑھاتے ہیں
ہاں ایک گھر سے اور ایک
مطلب کو پڑھاتے ہیں کیا گھر جا کے ہاں ہم کو شاید سانیہ بتائی تھی
سانیہ
ہاں سانیہ تو ایک میری ف فرینڈ ایک ہے میری فرینڈ وہ جاتی ہے ایم ایس گیان مندو میں پڑھانے کے لیے تو شاید ان کی وائف
اچھا ہاں ہاں تو نیو جوائن کیا نیو نہی ہ اور کچھ نام ہے کیا اس کا میری
یہ نہیں نام ہے کیا نام ہے اس کا جو شیوانی کی ایک فرینڈ ہے نا
ہاں ہاں
کیا نام ہے اس کا
شیوانی کی ایک بہن ہے
بہن نہیں وہ تو سونالی ہے وہ ب اس کی ایک فرینڈ نہیں ہے یہاں بستی میں نام یاد نہیں آ رہا بس اسی کے گھر کے سامنے گلی میں ہے تو وہی بتائی تھی کہ نہیں اسے پڑھا تو وہی بتائی تھی کہ مطلب پڑھاتے ہیں کر کے تو ہم بولے او دو ٹھو پڑھاتے ہیں نا شاید اس کی جیسے جیسے کہ وہ پندو سر کی وائف ساید یہیں پڑھاتی ہے پڑھاتی تھی نہ پہلے
ہں
ایم ایس گان بندو میں
بندو کا بات ہو رہا ہے ہم گیان ودے پے تھے گیان ودے پبلک اسکول آج کل کھلا ہے نا
تو وہ تو اپیندر سر کا ہی کھلا ہوا ہے نا
ہاں ہاں دو مٹ ہیتا سے دو گھنٹہ بولی ہوگی کہ دو گھنٹہ کلاس کرتی
ہاں
کون پتہ نہیں کدھر
تو اپیندر سر کا گھر کیدھر ہے
اپیندر سر کا گھر ہے دور ہے مطلب یہاں روم رینٹ لے کر آتے ہیں
تو روم رینٹ میں پڑھانےجاتے ہوں گے نا
ہوں ہوں وہیں روں رینٹ میں ہی پڑھاتے یہ ہے مطلب انہوں کے بہت بچہ لوگ ہے ا اب اپنا پس لو کا تین ہے اس میں دو پڑھتے ہے مدو ورشنا ہے اور سب ہے سو چاچی کا ب سب ماں کوئی ماما بولتا ہے کوئی چا انکل بولتے ہیں ایسے ہوں نہیں تو پھر ہاں وہ پے سب ڈونگھن میں سب الگ الگ سب ہے نا ا ابھی گلس بھی رہتی ہے اپنا بھائی لوگ کو لے کے تو وہی لوگ کا بھائی لوگ سب پڑتا ہے
اچھا تو یہ وہاں پہ کھلا ہوا ہے کیا جہاں پہ کیا کہتے ہیں ایک تو جیم کھلا ہو وہیں پہ اسکول کھلا ہوا ہے نا
جی جی
نیچے ایک جم کھلا ہوا ہے نا
نہیں تو
ا چوک بہ نہیں ہی
وہ تو ہم شیشو ودیا مندر شو نہیں سی بازار وہاں س ج سوویددیا منے یہ آتی ہے
اچھا
بہت سر جد کرتے ہیں پڑھانے کے لیے ہاں ہاں تو ہم یہاں ہاسٹل پر آتے ہیں تو کیسے کریں روز آکر کے آئیے نہ پڑھیے نہ وہ ہم آپ کو شروع سے ہی سوچے تھے ہیں کہ آپ آئیے گا بولے سر ہم وہاں پہ پٹھانے لگے ہیں تو اب کیا کون سا ریزنس چھوڑے اور میںنے کے بچہ لوگ سے لگاؤ نہ ہو جاتا ہے آپ سب کوئی چیز کا دقت ہی نہیں ب خے
ہم کو بھی سر نے والی تھی کہ نہیں سر وہاں پہ چھوڑ دے ایم ایس گان بندو میں آ جاؤ سو یہاں پہ بہت ٹیچر ہے ابھی آئے گی تو رہ جاے گی ہم بولے کہ وہاں پہ اب ہم پڑھا رہے تو وہاں پہ ہم بھی کیسے چھوڑ دیں ابھی
نہیں بول محمد جان د ر کے بھی
ہوں
وہاں پر پیمنٹ کا بہت دقت ہے وہاں آخ وہاں سے نا دو تین پڑھاتی تھی انٹی لوگ
ہاں ہاں وہی بولے پیمنٹ کی وجہ سے ہی بہت لوگ چھوڑ دیے ہیں
ہاں تو وہاں نہیں ملتا ہے نہیں ملے گا ویٹ کرنا پڑے گا مطلب مان لو پھر تین مہینہ ہو گیا تو ہم کو تین مہینے کی کہ ویٹ کیا تو ہم کو تینوں مہینہ کا ملنا چاہیے نا تو تین مہینہ ہم ویٹ کیا اس میں ہم کو ایک مہینہ کا ملے گا کیوں کی کتنا برا لگے گا دو مہینہ تو گیا اور کد نکلنا ہے تو نکلے رو پیس آپ ل لوں گیا ہاں تو اس میں تو او او وہ اسی کا نقصان گیا چھوڑ دیے اس لیے وہاں جانا ہی بےیکار ہے
ہوں وہ تو ہے ابھی وہ نیا نیا کھلا تھا نا تو اس کو سیٹل ہونے میں ٹائم لگتا لیکن نئے نئے میں وہ ویسا مطلب ٹیچر ہی سر کے ساتھ غلط کر رہے ہیں تو پھر تو
ہاں ہاں ٹیچر کے ساتھ ہی ایسا کر دیا تھا اب نہی ٹکنے والا ہے بہت اچھا بھی ہوا نکل گیا
ہوں
پیسا ٹیچر کو کون مل جائے گا ا میں نے کس کا پاس سر کھاتا ہے نا سب ایک دوسرے کو بتا دیتے ہیں کہ ایسا بنتا
ہمم اور سنییہا ابھی بی اے میں گئی ہے نا کہ
کہاں بی اے میں گئی ہے ابھی تو وہ ٹویلتھ میں ہے نا
اچھا ہاں وہ ٹویلتھ میں ہے نا
ابھی تو یہ فائنل ہے فائنل دیگی ابھی
ا سیکنڈ اسکول میں جاتی ہے یا پھر ایسے ہی کوچنگ کرتی ہے
راہل سر پاس پ کمپلی چوپ
ہاں
ایک دم سے ٹش اسکول ہی پڑھاتی ہے
ہاں ہم ایک اسکول پڑھاتے ہیں اور ایک ٹیوشن پڑھاتے ہیں پہے تین چار پڑھاتے تھے پھر باقی سب چھوڑ دیا ہم کو جانے کا من ہی نہیں کرنے لگا تو سب چھوڑ دیا تو بس ایک ہی پڑھاتے ہیں وہ بھی چھوڑنے کے لیے چاہ رہے تو چھوڑنے نہیں دے ایک دم زبردست تی کرے گا نہیں جب تک ہے آپ تب تک پڑھائیے مطلب دیپول دکان ہے نا وہاں رام جان کی مندر ہے
اتنا دور جاتی ہے
ہاں اتنا دور جانا پڑتا ہے اور ہم کو جانے کا من بھی نہیں کرتا ہے ہم چھوڑنے کے لیے پورا خوشتے ہیں لیکن وہ چھڑنے ہی نہیں دیتے کہتے کی نہیں پڑھائی اچھا پڑھاتے ہیں کر کے کےپھر چھوڑ دے گا تو پھر بگڑ جائے گا اور مین بات ہے نا گھر جانے والا ٹیچر نہیں نا ملتے ہیں جلدی اس کی وجہ سے
ہوں تو پھر اسکول سے آنے کے بعد دوبارہ جانا پڑتا ہوگا
ہاں اسکول سے آتے ہیں تو پھر یہی چار سے پانچ جاتے ہیں
ہاں
مین بس جانے آنے کا ہی بہت زیادہ دقت ہے
چل جاتی ہو
ہاں پیدل ہی جاتے ہیں نا
اتنا دور کیسے ہو جاتی ہیں
جانا پڑ جاتا ہے کیا کر سکتے ہیں اور چھوڑنے کے لیے بھی جاتے ہیں تو چھوڑ نے نہیں دیتا ہے وہ
تو ہم تھوڑی نا چھیکا لغیرہ کہریک تو ب تھی امم اچ
ہاں سونالی بھی وہیں جاتی تھی نا تو پھر سونالی چھوڑ دی ہاں پہلے سونالی بھی جاتی تھی سونالی پڑھاتی تھی اس کی بڑی بیٹی کو ہم پڑھاتے تھے چھوٹا والا کو تو سونالی بھی چھوڑ دی اس کو بھی جانا تھا نا شاید بنارش
ہیلو
ہاں بہت زیادہ گرمی ہے کچھ سادھن بھی نہیں لے جانے والا تو اچھا رہتا ہے